ہیلو ہیلو
ہاں ہاں ارے رے آواز
ہاں اری نا ابھی میں مشین منگاؤں گی نا ادھر سے سلائی مشین تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ میرا میرا بھی دو ڈریس صوفیا کے دو ٹاپ سینے کپڑا یہ سب رکھی ہوں لیکن مشین کا میری شفٹنگ کے ٹائم وہاں پہ رکھی تھی میں نے افرین بولی میں سیوں گی دیدی رہندے بول کے رکھائی تو پھر اس نے مجھے دی نہیں وہاں ابھی تک اور پھر ابھی کتنے دن سے اس کو بول رہی ہوں کہ لا کے دے دے میرے بھی کپڑے نے کہا تو بولی لاتی ہوں لاتی ہوں کر کے لا ہی نہیں رہی لا کے دے ہی نہیں رہی
چھوٹا والا ہی ہے کہ بڑا والا ہے
نہیں میرا ویسا پائیدان والا ہے لیکن موٹر لگی ہے میرے مشین میں
موٹر ہے کیا
ہاں
موٹر رے گا تو ٹینشن نہیں ہے
ہوں ہے پائدان والا ہی یہ مطلب میرا وہ پورا پائدان رہتا ہے نا ویسا ہے لیکن اس میں موٹر لگی ہوئی ہے
ابھی لائی ہے چھوٹا والا لے کے آئیے
ہوں ہوں ویسی ممی کی ہے ویسی میری ممی کی ہے چھوٹی والی نے کیا بکس والی بکس والی میںش کونسی میری
نہیں ممی کا مشین جو آپ
نہیں ممی کی مشین لے کے گئے نا ممی کیونکہ میں یہاں سے ادھر جا کے ممی کے ڈریس ورس سی نا وہاں پہ تھی تو ہاں تو پھر میں نے منگوا لی تھی مشین ملب میں بھیج دی تھی کیا میرے ممی کے ڈریس سینے کا تھا نا می لی ابھی میں ادھر رہوں گی تو ویسٹ ایسی بیٹھی رہوں گی اس سے تو ادھر تو ار مطلب ڈریس سل جائیں گے ممی کی دو ڈریس سی پھر وہ تکے کے کور وغیرہ سیکھے دی
وہ ادھر جا کے سلا کے دے
ہاں ادھر جا کے س کے دی میں ادھر ہی تھی نا ممی گئے نا ادھر سے تو دوسرے دن میں بھی چلے گئی تھی نا تو میں آٹھ دس دن عید مطلب عید تک ادھر ہی تھی سمجھو ہاں عید کا عید کرنے کے عید کے دوسرے دن آئی پھر تین چار دن رہ کے گھر ویر صاف کر کے واپس چلے گئی تھی پھر میں
ہاں ہاں ہاں بیچ میں آپ آ رہے تھے جا رہے تھے
ہاں پھر وہ ممیمی نیچے پڑ کر پہنتے نا وہ ڈریس نے ڈریس پہنیں گے نا تو شلوار نہیں پہنتے پر پھینتے تھوڑا ان کو باتھ روم کا ہاں وہ باتھ روم میں کیسا پھر شلوار کا ایسا کھ کر کے بیٹھے تھا کہ نا ان کو جم تا شوگر ہے نا ان کو بت اسپیڈ میں لوٹتا ہے پیشاب آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہو ہاں پرکر پہنتے تو ان کو دو پرکر دو ڈریس پھر تکیے کے کور وغیرہ پھر وہ گودڑی کے ایسے سلائی ولائی یہ ہو گئی تھی وہ یہ وہ سب چھوٹے موٹے کام ادھر بھی رہتے نا مشین کی ضرورت پڑتی نہیں تو نہیں پڑتی تو میں رکھ لیتی تھی میرے پاس لیکن ان کو ضرورت پڑتی بول کے نہیں رکھتی ہوں میں
لکشمی کو بھی بولتی ہے گھر میں مشین ہے تھوڑا یوٹیوب میں دیکھ یہ سیکھ وہ سیکھ
ہوں
خالی اپنا کپڑا جتنا ہے اتنا سب سلائی مارے گی بس باقی کا کچھ بھی سیکھنے کا بولے گا نا نہیں نہیں نہیں موٹر نہیں لگائی
ہاتھ سے چلاتے ہیں
امم ہاتھ سے ہی چلاتی ہو
اچھا اس میں بھی لگ جائے گی موٹر
دگے گی لیکن کام بھی اتنا کرنا مانگتا ہے نا
ہمم ہمم نہیں ممی کی ویسی مشین میں موٹر ہی لگاںے نا ہم لوگ نے کیونکہ چھوٹا موٹے کے لیے تو ٹھیک ہے وہ ہاتھ سے سی سکتے ہیں لیکن اپن کو اگر پورا ڈریس وغیرہ سینے کا ہے تو پھر بہت ہو جاتا نا وہ ہاتھ کتتا چلائیں گے
کام ہی کام ہی نہیں رہتا ابھی خالی میرا دو چار میکسی لے کے آئی تھی میکسی رہتے میرے کو ڈبل سلائی کر کے دی اور تو نیا پیٹی کوٹ لے کے آئی تھی اتنا میرا کام کر کے وہ لیکن دھیرے دھیرے دھیرے روز ایک میکسی بنانےکا
تو تم نے آپ نوے میں نیو میں لی ہے وہ مشین
ہاں مشین نئے میں ہی لیےتھے
اچھا کتنے کی آئی وہ آفرین کو لینے کا ہے نا
ابھی وہ ٹائم پہ میرے کو پانچ ہزار میں پڑھی تھی وہ مشین ہاں ابھی ہوا دو سال ہوا میرے کو لے کے بھی
اچھا نہیں وہ ممی کی مشین ہم لوگ کو پڑی تھی تین ہزار آٹھ سو میں کچھ لیکن کیسا وہ ٹائم ہو گیا جب دو ہزار اٹھھرہ میں میری شادی کے بعد میں لیے تھے وہ مشین
اچھا
وہ بڑی دیدی نے تو جو میری گھر کی مشین تھی نا پہلے کی میرے ادھر ممی کے گھر میں یوز کرتی تھی تھی جو تو میری شادی ہوئی تو لے کے گئی بولی میں لے کے جاتی بول کے پورا مشین خراب کری پورا کپڑا ایک بھی نہیں سی وہی جو میری میں نے سی ہوں اس کے گھر پہ جا کے میرے ڈریس وغیرہ میرے باقی تھے نا شادی میں میں نے سی نہیں تھی بنا سلے ہوئے لے کے گئی تھی کہ بعد میں پھر فٹنگ وٹنگ خراب ہو جاتی موٹر بیٹے ہوئیں گے کچھ ہوئیں گے بول کے ڈریس رکھی تھی پانچ ڈریس شادی میں تو وہ ڈریس لے کے جا کے جو میں نے سی وہی سیے اور اس کے جو تھے دو تین ڈریس وہ سی اس کے بعد میں تو پوری وہ مشین ایسی بھنگار ہو کے اس دن میں گئی تو اس کا پائیدان پھینک دی تھی خالی اوپر کا وہ منڈا رکھا تھا وہ منڈا بھی پورا زنگ پکڑے گیا ہے ایسی پوری بربادی اتنی اتنی اچھی مشین تھی وہ ایسے کپڑے سلتے تھے بنا موٹر کی مشین تھی وہ تو اور اتنے اچھے کپڑے اتنے ارے مطلب اس نے پورا ہے نا پانی کے ڈرم کے بازو میں رکھی پورا پانی لگا اس کو پھر وہ بچے لوگ نے کیا کرے اس کا پائدان ایسا ایسا تیڑھا میڑھا کیا کر کے چلائے کیا کرے تو اس کی رنگ اور وہ پائیدان رہتا نا نیچے وہ توڑ دی ہے ہاں تو پھوکٹ کا مطلب پوری برباد ہو گئی وہ لیے تھے ہم لوگ نے وہ سیکنڈ ہینڈ میں لیے تھے ہم لوگ نے تین ہزار کی
سنبھال کے رکھتے تھے تو اچھا رہتا تھا مش
ار تو بول رہی ہوں نا جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں سیتی تھی گھر میں کپڑا میرا ہمارا تو مطلب جو بھاری کپڑا آتا تھا نا تھوڑا مہنگا والا وہی ٹیلر کو دیتے تھے ہم لوگ ڈیلی ویئر پہننے کے کپڑے ہم لوگ گھر میں ہی سیتے تھے سب کے
پھر
عشرت دیدی کے افروز دیدی کے میرے آفرین کے اماں کے سب کے ہم لوگ گھر میں ہی سیتی تھی میں ہاں وہ سی سلائی کا پیسہ جتنے کا ڈریس لیں اتنے کی سلائی دینا پڑتا بول کے گھر میں تھوڑا انیس بیس ہوتے پہن لیتے تھے سی کے
گھر میں تو تھوڑا تھوڑا چلتا ہے ڈیلی ویئر میں پہننے کے لیے
ہاں ڈیلی ویئر میں تھوڑا ایسا کچھ ایسا ہے کہ ہاں چلو گلا بڑا ہو گیا ہے یا لوز ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ اب ان پہن لیتے تو ٹینشن نہیں وہ کاٹن کا رہتا تھا پہن لیتے تھے ہم لوگ سلائی ڈیلی ویئر پہننے کے لیا تو وہ اتنا یوز آئی بہت ہی یوز آئی تھی بابا مشی جھوٹ بولے عشرت دیدی کی شادی ہونے کے بعد میں لی تھی میں نے وہ مشین نہیں عشرت دیدی کی شادی سے پہلے لی تھی عشرت دیدی کا مش مشین پہ بٹھائی تھی تو عشرت دیدی نے پورا بابن میں الٹی مشین چلا کے پورا بابن میں دھاگہ بھر دی تھی اور میں نے شٹر کو لی شٹر لگا نہیں پھر ٹیلر کو بلا کے شٹر لگا کے لی تھی وہ عشرت دیدی کی شادی سے پہلے کی مشین تھی وہ
کسی کسی کو جمتا ہے کسی کو کسی کسی کو جمتا نہیں ہے مشین کا
بالکل اس کو بالکل مشین چلانے ہی نہیں آتا ہم لوگ نے حالانکہ پہلے سے جب مطلب سمجھ لو میں بہت چھوٹی تھی بارہ تیرہ سال کی تھی نا ہمارے گھر میں جب سے مشین ہے
پھر
دس گیارہ بارہ کیونکہ افروز دیدی بڑی تھی تو وہ سیتی تھی نا تو ممی نے مش ین لے لیے تھے جبھی ایسے سیکنڈ ہینڈ میں ایک جن کی لیے تھے چھوٹے شٹر کی پھر وہ خراب ہو گئی تو پھر بڑی شٹر کی مشین لی ہے ہم لوگ نے تو ہمیشہ مشین گھر میں تھی ہم میں سیتی تھی یہ عشرا آفرین نے سینا سیکھ گئی میں سینا سیکھ گئی بڑی والی دیدی بھی مشین چلا لیتی لیکن عشرت دیدی کو جب بھی مشین پہ بٹھاتے نا جب بھی الٹی مشین چلاتی تھی اور پورا دھاگا گھما کے بابن میں بھر دیتی تھی
تو تھوڑا سلائی کا نہ
سیدھی چلائیں گے تو بابن کا دھاگا اوپر آتا نا تو یہ کیا کرتی تھی الٹی چلاتی تھی اوپر کا دھاگا نیچے جا کے پورا گول گول گھوم جاتا تھ
ارے باپ رے تو ان کو نہیں جمتا تھا
مشین چلانے نہیں آتا
ایسے یار ان کو نہیں تھوڑا سا ٹیلرنگ کا سیکھے گی تو ہو جاتا تھا نا ان کو
ہاں پھر اور ان کے ہسبینڈ کارخانہ تھا ان کا اور وہ ٹے سمجھو ٹیلر ہی ہو گئے وہ کارخانہ تھا کٹنگ کرتے تھے سلائی بھی کرتے تھے پینٹ کا کارخانہ ہے نا اس کے ہسبینڈ کا پین پینٹ کا کار
کارخانہ تھا پہلے ہاں
ہاں تو وہ کٹنگ بھی کرتے تھے سیتے بھی تھے کارخانے میں چار مشین گھر میں ایک مشین لیکن اس کچھ سینے ہی نہیں اتا مشین پہ بیٹ کے
کا مین پروابلم ہو گیے
چارے وہ بولتے بولتے تھے سیکھ جا رہے تبو کیسا سیتی خود کے ڈریس تو سیلینگے گھر میں تم لوگ کم سے کم یہ ہے وہ ہے ہاں لیکن کم سے کم نہیں کبھی یہ کری ہو میں نہ سا بلاؤز زیادہ چلتا ہے لیکن میرے کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے جا کے سیکھنے کا بلاؤز کا وہی تو یہاں پہ بہت ہے بلاؤز کا کام یہاں پہ زیادہ بلاؤز کا کام چلتا
چلتا ہے چلتا ہے
ڈس ہاں ڈریس کم ہی سلاتے لوگ
ہاں ڈریس اور بلاؤز مین ہو گیا نا تو ٹینشن نہیں ہے دیکھو ابھی سلائی کتنا ہو رہا ہے
جا وہ لیکن ان کا ٹائمنگ کیسا ہے پانچ سے پانچ سے سات کا یا چار سے کچھ ایسا ہے چار سے چھ کا اور وہ ٹٹیم پہ کیا سب ہوں لیکن وہ ٹائم پہ کیسا ہے صبح کو بچے جلدی اٹھ جاتے ہیں اور میں تو میں بچے چھوڑ کے جا نہیں سکتی ہوں نا کوئی گھر میں ہے
ہاں پر یہ بچے لوگ کو ہی تھوڑا سنبھالنا پڑتا ہے
ہاں مطلب بچے اسکول سے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں میں بھی صبح جلدی اٹھتی ہوں تو پھر میرے کو بھی میں بھی لیکن اگر چلو بچوں کو چھوڑ کے میں نہیں بھی سووں گی تو بھی اگر جانا ہے تو میں کس کے پاس چھوڑ کے جانے کا بچے لو یہ مسئلہ ہے میرا
ہمم نہیں بابا وہ تو اور ڈر لگ تا لوگ کر کے بھی جان نا اور اپن ادھر سیکھنے با چےلوگ کو لے کے جائیں گے تو کیا سیکھیں گے اب ایک بچہ رہتا تھا تو ایک کا اس اسکول کے ٹائمنگ پہ سیکھنے چلے جاتے تھے کہیں پہ بھی ٹائم کا حساب سے ہی اب دو بچے تو کیسا جائیں گے
اور ایک دم چھوٹے ہیں نا زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں کہ چلو ان لوگ کو تھوڑے دیر چھوڑ کے اپن جا کے آؤ اور ابھی ویسا ماحول بھی نہیں ہے بچے لوگ کو چھوڑنے کا ہاں اکیلے بھی اور کیسا بھی ساتھ میں بھی کہیں لے کے جاؤ تو ادھر ادھر ہونے دیں گے تو بچے اور وہ بھی ڈر لگ
دیکھنا پڑتے ہاں
میں تو بالکل میری بیٹی کو نیچے دکان تک نہیں بھیج رہی ہوں
نہیں ابھی کتنا سننے کو کتنا آ رہا ہے نا
ہاں بابا بہت ڈر لگ رہا ہے میرے کو تو مطلب جذرا سا ایک جگہ تو کدھر وارانسی میں کہاں کا بتا رہا تھا ماں بولتی بیٹا میری ہاں آپ کروں
ہاں ہاں